مس
ٹھیک ہو آپ
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہوں کیا کر رہے ہو آپ کہاں ہو
میں اپنے روم میں ہوں
اچھا ٹھیک ہے گھر پے سب ٹھیک ہے اور کہ رہا دن کیا کر رہے تھے پورا دن
میں دن بھر گھر کا کام کر رہی تھی صفائی کی اور ہا میگی درزی کے پاس ہمیں کپڑے تھے وہاں پہ کپڑے سلوانے تھے
اچھا ٹھیک اور بتاؤ صفائی کہ آپ نے کپڑے سلوائے پڑھتی وڑھتی ہو کیا بےیکار ہی بیٹھے ہوتے ہو بس یہ گھر کے کام کر رہے ہوتے ہو پڑھائی کہاں پہنچی آپ کی ڈگری کہاں پہنچھی
ایکچولی میں نے پڑھائی ختم کی ہے اب میں بے روزگار ہوں اور میں گھر پہ دن پہ بیڈ پے بیٹھی رہتی ہوں
پڑھائی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو غلط کنسپٹ ہے انسان جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتا ہے مر کر بھی پڑھائی ختم نہیں ہو دیا آپ کو یہ کس نے بولا ہے کہ آپ کی پڑھائی ختم ہو یہ تو آپ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہوگا تبھی پڑھائی ختم ہوگی
ہاں آپ وہی سمجھے میرا انٹرسٹ ختم ہوا ہے تبھی
ہوں اکثر باتیں کرتی ہو
ہوں
مجھے آج پہلی بار اچھا لگ رہا ہے بات بے کار کے مجھے لگ رہا ہے باتیں کرنے میں بہت فائد ہے
ہاں آپ کو تو ویسے بھی پتہ ہے بات ہے اب تو اسی فیلڈ میں ہے آپ کو تو ویسے باتوں کے ہی پیسے ملتے ہیں وہاں پہ
ارے کہاں وہاں کبھی کبھی زیادہ بات ہو کہ ایڈورس آڈر ہوت کیا بولوں میں آج آپ کو آج میرے ساتھ کیا ہوا کورٹ میں
کیا ہوا
میں ہنس رہی تھی تو دوسری لڑکی کو لگا مجھ پہ ہنس رہی ہے بول رہی ہے وہ جیسا اپکو جیسا یہ کورٹ ہے ان کو یہاں نہیں ہنسنا چاہیے لیکن جو اے ڈی سی صاحب ہے تو ان کو بہت ہے میرا وہ اس کو بولے کوئی بات نہیں اس کی اپنی مرضی ہے پھر پتہ ہے کیا ہوا لیکن اس کا آرگومنٹ صحیح تھا اور میرا سینئر نہیں آیا تھا اس اییڈورس آڈر ہوا
امم پھر تو آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے
بہت آپ کو نہیں لگا میں میرے بارہ بجے ہوئے ہیں جب سے میں گھر آئی
میں نے میں نے اتنا دھیان ہی نہیں دیا
آپ کا وہم پہ دھیان دو گی آپ اور آپ کے مسئلے کو بھی ختم ہوں گے تبھی
آپ کا تو پتہ ہی ہے ہمارے مسئلے ہمارے تو الگ ہی مسئلے ہیں
ہاں تبھی آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے سامنے آپ کے گھر پیڑ میں دک کہ لوگ رہتے ہیں مجھے اہ میں کھجلی ہو رہی ہے پتہ نہیں کچھ چلا گیا ہے شاید آنکھوں میں میں بلینکٹ ہٹاوں تو آپ دیکھو گی
نہیں نہیں میں دیکھوں گی میں پانی دے رہی تھی پودوں کو
ہوں کمڑے بھی آپ کے گیلے ہو گئے ہیں
ہوں
اور بتاؤ کیسا جا رہا ہے آپ کا سفر گھر بیٹھنے کا گھر والے تنگ کرتے ہیں پھر بھی اب ان کو برداشت کرتی ہوں ویسے تو گر والوں کو آپ پورا دن کیسے برداشت کرتی ہو
اب کیا کرے اب گھر چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے نا
ارے کیا ہو گیا آپ کے پاس بعد میں کا آپشن نہیں ہے
نہیں وہ نہی ہے
ہو آپ کو پتہ ہے مجھے نہانا بھی تھا
اچھا ٹھیک ہے نفرس مت چل اچھا ٹھیک ہے تو میں نے بولا پھر اب کیوں نہیں گی
میں نے سوچا تھا میں ساڑھے آٹھ نہاؤں گی پھر میں نے سوچا نہیں میں پہلے آپ کو کال کروں گی کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی اپنے اکاؤنٹ میں تو م چ لال چا کے میں نے سونچا نہیییی اس سے تو ایک سنسکرین آجائے گی ہمم
تب بھی آپ نے بولا میں آپ کو کال کروں گی آ
ہاں میں کرتی ہوں نا میں جانتی ہوں نا نیچے ایک تو میں سے بات کرتی ہوں اور میں کام کرتی ہوں میں وہیں سے نہاتی ہوں ٹھیک ہے کیوں ارے کوئی بات نہیں چل ہم تھوڑی نا بیکار کی باتیں کرے رہے ہو اور مجھے نہ نا بھی تو ضرور نا پھر ہمیں ڈنر کرنا ہوگا نا
اچھا ٹھیک ہے جاؤ آپ ٹھیک ہے میرا دروازہ بند مت کرو پلیز
میں نے دروازہ بند کیا
ہاں
کیا بول رہی ہو
شاید بند ہی کیا باہر سے
کوئی بات نہیں میں ابھی ادھر ہی ہوں مجھے بولو پودوں کو مت پانی دیا تھا
ہاں ان کو میں نے صبح دیا تھا کل پرسوں صبح شاید
او میڈم تب سے میں نے ان کو دو بار لیا یہ مرجا گئے ہیں ٹوٹل مائی مگ یہ مرجا گئے ہیں تھوڑے یہ مرجا گئے ہیں
ہاں آج ہوتی ہے نا بہت دھوپ تبھی
ہمم انڈور پلانٹس تو ٹھیک ہوا ہے بس ان کا ہی مسئلہ ہے ایلویرا بھی اچھا ہے پتہ ہے اس میں ایک ایلوویرا آپ آد ہی نے لیا ایلو ویرا ہمیں ہے نا تین ہم نے لگایا تھا نا ایک ایک اس میں نکلے نا خود ہی بن گئے نا اس کو تین وہ خود ہی سہل گئے تھے نا اب ایک کال آدی نے لیا اس نے چھوٹا والا لیا مگر یہ اتنا اچھا ہوا اتنا بڑا اس نے وہ ایسے ہی لیا پولتھین میں بار کے میں نے اس کو بولا جس دن گھر جاؤ گے تب تک پے رکھنا پانی میں اگر وہ پانی میں رکھیں گے نا وہ تب تک روٹس دے گا اپنے اور ہم نے جو دوسرا ایلو ویرا ہے نا اس کے لیے میں کل چھوٹا سا پاٹ لاؤں گی پھر میں اپنے بیڈ روم میں رکھوں گی ہمیں دو تین ہیں اس ٹائم نئے
ٹھیک ہے میڈم
ہمم ہو مگر مجھے لگتا ہے ان میں پانی ڈالنا ضروری ہے یہ اتنے خشک ہو گئے یہ گملے
ہاں چک ہے نا دن میں بہت دھوپ تبھی یہ ان کا یہ حال ہوا ہے
ہمم ان کو دن پورا دن اصل میں اگر اب ہمیں نیچے رکھتے نا تو ہم میں نے آپ کو پرسوں بولا تھا
ہاں
ان کا روز پانی دے سکتا اب ہم کام کریں گے
کی دوا کھانا ہم کریں گے
ہاں اریبا تو ان کو کچھ رکھے گی نہیں
ہاں ہمارے یہاں تو دن میں پچاس ور بچے آتے ہیں
ہاں آپ نے ہی تو ان کو سر چڑھایا ہے وہی تو مسئلہ ہے ہمیں آج نو بجے ہی کھانا کھانا ہے آپ کو پتہ ہے ابھی اندھیرا اب نہیں ہوا ہمیں تھوڑی ٹائمنگ چینج کرنی چاہیے کانا کھانے میں
ابھی تو پونا گھنٹہ ہے
میں نےبائی دا وے لائی تھی بھنڈی آپ نے دیکھی
کیا لائے تھے بھنڈی بولا تھا نا ہاں ہاں میں نے ویسے دیکھی
اب پھر کب بناؤں گی وہ کل
ہاں انشاء اللہ میں کل بناؤں گی
اس کو لیکن چھوٹے چھوٹے پیسز کرنا
اوکے ٹھیک ہے
ہوں وہ نہیں وہ لمبے والے رکھنا جسے چھوٹے چھوٹے اسمال کٹ کر دیتے پیسز کرنا پھر وہ اچھے سے فرائی کرنا اور پھر میں پھر ان کو ٹماٹر ایک ڈالنا
ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کیسے بناتے ہیں
کیوں افنڈ ہو رہی ہو پلیٹ فارم پہ
بہت شکریہ
ادھر کیا بیڈ سیٹ اب
ہاں
ادھر بیڈ کیا سیٹ
نہیں کس نے کیا میں تو اب پانی دے رہی تھی باہر
پھر اب تھی نا اس کے بعد اوپر جب میں نے بولا وہاں لائٹ بند کرنا
جی جی ٹھیک
اچھا ٹھیک یہ جیجاجی پھر آیا ہی نعمت
نہیں وہ پھر آئے ہی نہیں میں نے ان کو بولا تھا میں دیکھو گا بھی کل سے ان کو بولا تھا
اب پر سوں مندور بلال بھیجے گا نا بس ٹور کو
وہ کہاں بھیجے گا اس کو
بھیجے گا اسکو اسی دن اور کل پتہ ہے مجھے بھی شاید ادھر نور باغ جانا ہے مجھے کرٹنز لانے ہیں
سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے
ہوں ہے نا اچھے نیچے والے مما بولیے ان کو نیچے والے اچھے نہیں لگ رہے ہے وہ لائیں گے وہ ہمارے روم کو تو وہ اچھے ہوں گے ابھی مانے
ک ب ہاں
کیا بول رہا ہے
یہ والے اچھی ہی ہے آپ اس کو یہ ایکسچینج کر
او
تب ہی آپ کی مما بول رہی ہے ہم ان کو ایکسچینج کریں گے
ایکسچینج کہاں ہوں گے شفٹ کر سکتے ہیں
ہاں میں نے بولا کوئی نہیں اب ہم یہ اوپر لگائیں گے تو وہ والے نیچے
جہاں ہم نے اوپر والے ہال کو لائے ہیں نا ادھر کرٹنس ہم وہی اس والے ہال کو بلائیں گے اب
آپ کی مما بولتی ہے وہ نہیں اچھے
ارے کوئی بات نہیں بولنے دو نہیں اس نے وہ اوپر والے ہال کا بولا صبح بولا ہاں وہ اچھے ہے وہی لانا
پور نہیں وہ اچھے نہیں ہے
تو وہاں اور بھی آپشنس ہے جو میں نے پہلے دیکھے تھے نا جو نا اچھا سافٹ سافٹ کپڑا تھا وہ پلان میں پھر وہی آئیں گے ہمیں کیا پرابلم ہے
ٹھیک ہے
وائٹ اور گرے پہ لائیں گے پھر
ہاں
گرے کلر کی کٹ
گرے کلر کے نہیں اس کو گولڈن پہ ہلانے ہیں
اچھا پھر نیٹ کس کلر کا لائیں گے اس کو
نیٹ کہ نہ ہے نا آلریڈی ہمیں اوپر ہم نیٹ نہیں لگائیں گے اس کو نہیں
ارے نیٹ کے وغیرہ اچھا ہی نہیں ہوتا ہے
پھر ہم دیکھتے ہیں نا
ہاں
وہ کرٹنس ہے نا ان کے یہاں بڑی کے یہاں
ہاں
بڑی نے بولا ہے میں کل بیچوں گی
پھر ہم کل ادھر سیٹ کریں گے اوپر وہ ہاں
ہوں
ٹھیک ہے ہاں پھر ہمیں کچن بھی سیٹ ویٹ کے نہیں اے شفٹ کریں گے آپ اس مکان میں ہمم آپ اپ کب گئی تھی ٹیلر کے پاس آپ نے کچھ مجھے کیوں نہیں ساتھ لیا
میں میں گئے تھی شاید پانچ بجے وہاں پہ پھر اب تو تب گھر آئی ہی نہیں تھی
میں آئی پھر اسی ٹائم
ٹھیک میں گئے ہوں گے پھر اس ٹائم
ہوں سبرینا نے میرا ہی سوٹ لیا تھا
مجھے لگا تھا اس نےسنیپ بھیجا تھا مجھے گندا فیل ہوا
کیوں
اچھا نہیں لگتا
ارے اب اس کے پاس تھے ہی نہیں تو
اب میں بولتی اب میں کیا یہاں پہ بولوں یہ زیادہ پرسنل یہاں پرسنل ہو جائے گا
ہاں مت مت ایسے نہیں کرتے ہیں میرا پاک ستانی اچھا فٹنگ میں کیا بولا اس کو پاکستانی کو
میں نے ان کو بولا جیسے میں نے ریڈ اس کو میں نے دیا تھا نا ریڈ کا میجرمنٹ بولا ایسا ہی بنوانا لیکن فول اتنے